السلام علیکم
سلام علیکم وعلیکم السلام
اور بتائیے او ابو رحمان چچا پر کیسے ہیں
سب ٹھیک نا
سب خیریت سے ہے نا
کیا کہیں جلیین جی آج کل میرا پیٹ میں تھوڑا درد ہو گیا تھا پتھری کی وجہ سے اسی کا دوا کروا رہے ہیں داغ چل رہا ہے
اور سنائیے کیا ہو رہا ہے ابھی سچ میں
ہاں ایک دوا منگائے ہیں دھنباد سے
کیسےتیھی داز سن رہا ہیں ہ
ہاں بولیے
ہلو
ہیلو
ہاں
میں جو ہوں نا آج کل سوچ رہے کہ وہ ناٹک کریں
جی جی
ہ ایک ناٹک کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں سلیم جی
پ جے
کیا بشا کیسا رہنا چاہیے
وسر اچھا ہونا چاہیے ناٹک میں
ہوں
بیگم سائ
تھوڑا دیکھیے نا یہ ناٹک والا بچر تھوڑا دیکھیے
ہلو
بے ناٹک والا وشے کو تھوڑا دیکھیے کیسے ہونا چاہیے دیکھیے نا
ہٹ ہ اچھا اس کے بارے میں سوچ کے بتائیں گے کہ رہے تھ کہ الحمد للہ سب اللہ کا کرم ہے آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں ابو امی اور بچے سب خیریت سے ہیں
ب خیریت سےحب
اچھا
اب اللہ کا کرم ہے سمج آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں
گھر میں سب اچھا ہے
ہ میے طرف یہ سب ٹھیک ہے ابو کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے ہمیں بھی ٹھیک ہے بچے چھٹی ہے
ج
چھٹییاںک خوب کھیل رہے ہیں آپ کے یہاں کیا حال ہے اچھا ہلو
ہمارے یہاں بھی سب الحمد للہ اچھے ہیں بس کھیتی باڑی کا کام تھوڑا بڑ گیا ہے اسی لیے وست ہے
ہ اچھا اس بار جو ہے بارش کیسا ہو رہا ہے
اللہ کا شکر ہے اس بار سمے پر بارش ہو گئی کھیتوں میں دھان کی فصل اچھی دکھائی دے رہی ہے کسان لوگ بھی خوش ہیں
اور یہاں تو بہت اچھی بات ہے پچھلے سال تو پانی کی کمی سے کافی نقصان ہوا تھا
بالکل بالکل اس بار گاؤں کے لوگوں نے بھی محنت خوب کی ہے کئی لوگوں نے نئے طریقے سے کھیتی شروع کی ہے اس نے سبزی کی کھیتی بھی بڑھائی
ہمارے یہاں بھی جو ہے نا سب لوگ صرف دھان گیہوں پر ہی نربھر نہیں نہیں ہے کوئی ٹماٹر اگا رہا ہے کوئی مرچ ہے کوئی لوکی اس سے آمدنی بھی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے
صحیح کہا ہے اپپ نے گاؤں کے نوجوان بھی اب کھیتی میں دلچسپی لینے لگے ہیں پہلے سب شہر جانے کی سوچتے تھے اب کچھ لوگ کھیتی کو بھی کاروبار کرتا رہا ک طرح ہی دیکھنے لگے
ہاں ہاں اگر صحیح طریقے سے کیا جانا تو
ہوں ہوں
وہ کھیتی بھی اچھا بزنس بن سکتا ہے
ویسے گاؤں کے باقی لوگ کیسے ہیں حاجی صاحب رحمان چچا اور اقبال بھائی کیسے ہیں
ماشاءلہ گاؤں میں اگر لوگ مل جل کر ہاں اچھا وہ پوچھ رہے تھے گاؤں کے بارے میں نا
جی جی
سب ٹھیک ہے حاجی صاحب آج بھی مسجد کی ہر گتیولیا میں سب سے آگے رہتے ہیں رحمان چاچا ابھی بھی صبح صبح کھیت دیکھنے نکل جاتے ہیں اقبال بھائی نہ تو ڈیری کا چھوٹا کام بھی شروع کر دیا ہے
مشاء اللہ گاؤں میں اگر لوگ مل جل کر کام کریں تو بہت ترقی ہو سکتی ہے
سی بولے سلی جی بالکل ایک ب ہمارے گاؤں کی سب سے اچھی بات یہی ہے نا کہ کسی کے گھر خوشی ہو پریشانی پورا کا سانھ کھڑا رہتا ہے
یہی تو اصلی دولت ہے شہر میں پیسہ تو مل جاتا ہے لیکن گاؤں جیسا اپناپن بہت کم ملتا ہے
صحی کہا لیکن آج کل کئی لڑکے شہر جا کر کاروبار بھی کر رہے ہیں
ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا اگر شہر میں کوئی چھوٹا بزنس شرو کیا جائے اور ساتھ میں گاؤں کی کھیتی بھی چلتی رہے تو دونوں طرف فائدہ ہو سکتا ہے
ہ ہ ہ بالکل لیکن بجنس سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے شہر میں خرچ بھی بہت ہوتا ہے نا اور مقابلہ بھی رہتا ہے
میں سوچ رہا تھا کہ گاؤں کا سھ چاول دال سرسوں کا تیل اور تازی سبزیاں سیدھے شہر میں بیچے اس سے کسانوں کو بھی اچھا دام ملے گا
یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے آج کل لوگ سد اور گاؤں کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں
اگر پانچ دس کسان مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا
ہوں ہوں بالکل پہلے تھوڑا چھوٹا شروع کریں گے کہھر دھیرے دھیرے آگے بڑھائیں گے شہر میں چھوٹی دکان یا گودام بھی لیا جا سکتا ہے
بالکل بھائی جان آج کل لوگ ملاوٹ پر ملاوٹ سے پریشان ہیں اگر ہم صاف ستھرا اور بھروسے مند سامان دیں گے تو گراہک اپنے آپ بن جائیں گے
ہاں جی ہ ہمارے گاؤں کا چاول سرسوں کا تیل دیسی دال اور سبزی تازہ تازہ شہر میں اچھی قیمت پر بک سکتی ہیں
میں نے پچھلے مہینے شہر جا کر دیکھا تھا لوگاں کا سھ سامان ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں آسانی سے مل ملتا نہیں
ہاں تو پھر ہمیں اسی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے آگ پہلے تھوڑا تھوڑا مال بھیجیں گے پھر اگر کام اچھا چلا تو بڑھا دیں گے آپ کا
انشاءلہ لیکن اس کے لیے کسانوں سے بھی بات کرنی ہوگی سب کو بھروسہ جیتنا ضروری ہے
بالکل گاؤں کے لوگ اگر ساتھ دیں گے نا تو کام آسان ہو جائے گا ہمارے یہاں لوگ محنت تی ہیں بس صحیح دشا کی ضرورت ہے
ویسے گاؤں میں اس بار دھان کی روپائی کیسی ہوگی نا
الحمد الدلہ اچ بھی ہوئی ہے بارش سمے پر ہو گئی ہے تو کھیتوں میں ہریالی چھا گئی ہے صبح جب کھیتوں کی طرف جاتے ہیں نا تو دل خوش ہو جاتا ہے
سچ کہا اپ نے گاؤں کی ہوا کھیتوں کی خوشبو اور صبح کی ٹھنڈی بار شہر میں کہاں ملتی ہے
سی بات صحیح بولے سلیم جی بالکل کار کی نماز کے بعد کھیت کی طرف نکل جاؤ تو پورا دن تازی ہی رہاتتی ہے
ہمارے اگو بھی یہی کہتے ہیں کہ کھیتی صرف روزی کا ذریعہ نہیں بلکہ سکون بھی دیتی ہے
ہاں ہاں صحی ص ہییح بولا آپ نے نہیں کھیتی کے ساتھ اگر تھوڑا کاروبار بھی ہو نا تو آمدنی بھی بہتر ہو سکتا ہے
میں سوچ رہا ہوں کہ شہر میں ایک چھوٹا سا کانہ اور گاؤں کے آرگینک سامان کا کاؤنٹر کھول د ہیں
بہت اچھا رہے ساتھ میں مسالے سے ہر چنا سدو اور گھر کا بنا اچار بھی رکھا جا سکتا ہے
واہ یہ تو بڑھیا سجھا ہے گاؤں کی عورتیں بھی اچار پاپڑ ہے بڑی بناتی ہیں ان کا سامان بھی بک سکتا ہے
جی ہاں اسے گاؤں کی بہنوں اور مہیلاؤں کی بھی کمائی بڑھے گی سب کا فائدہ ہوگا
آج کل سرکار بھی چھوٹے کاروبار اور کسانوں کے ل کئی یجنا چلا رہی ہے اگر جانک ساری مل جائے تو مدد مل سکتی ہے
ہاں بالکل ہمیں پنچایت میں بھی پوچھنا چاہیے کیا کسی وباگ سے بھی صلاح لینی چاہیے
ویسے گاؤں کے نوجوانوں کا کیا کر رہے ہیں آج کل
کچھ لوگ پڑھائی کر رہا ہے کچھ لوگ نوکری کی تیاری کر رہا ہے کچھ لوگ کھیتی ڈیری پولٹری کا کام شوع کر چکا
اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ صرف نوکری کے پیھے نہیں بھاگ رہے بلکہ اپنا کام شروع کرنے کے بھی سوچ رہے ہیں
ہوں ہوں ایک دم ایکم